السلام علیکم
وعلیکمسلامسلام علیکم
اب ٹھیک ہو
ہاں
ہاں اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر ال کالہ آپ کے خیال سے سب ٹھیک ہے
کم
ا کھانا وانا ہوا
کھانا ہوا آپ نے کھایا
ہاں ہم نے کھایا
میں بھر تندو رہی تھی
کیا ختم
گ ختم
اچھا ٹھیک
آپ کو پتا آج میں سوچ چ رہی تھی کہ پچھلے سال کی کچھ باتیں کریں گے
ہاں بہت اچھی بات ہے
ہفتوں سے پڑھائی اور کام کی وجہ سے بہت تھک گئی ہوں ہلو میں
اس لیے میں سوچ رہا تھا ت کہ ویکینڈ پر کہیں پکنک کے لیے چلیں گے
اہ یہ تو بہت ہی شاندار آئیڈیا ہے پکنک سے بہتر تفریح اور کیا ہو سکتی ہے
قدرت کے قریب وقت گزارنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے صاف ہوا ہریالی اور دوستوں کی کمپنی انسان کو تازہ بن تازہ دم کر دیتی ہے
میں
سچ کہا تم نے پکنک صرف تفریح کا ذریعہ نہیں ہوتی بلکہ صحت کے لیے بھی مفید ہوتی ہے
تو پھر بتاؤ ہم کہاں جا سکتے ہیں
میرے ذہن میں دو یا تین جگہ ہے ایک بڑا پارک ہے جو شہر کے باہر ہے وہاں بہت خوبصورت منظر ہے دوسری جگہ ایک لییک کے قریب ہے جہاں لوگ فیملی پکنک کے لیے اکثر جاتے ہیں
مجھے لیک والی جگہ زیادہ پسند آئی پانی کے قریب بیٹھ کر باتیں کرنا اور تصویریں ل لینے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے
وہاں موسم بھی کافی خوشگوارا ہے
ہاں کتنے لوگ کو ساتھ لے کر جائیں گے
میرے خیال میں ہم اپنے تمام قریبی دوستوں کو انوائٹ کریں گے
یہ اچھا رہے گا جتنے زیادہ دوست ہوں گے اتنا ہی زیادہ مزہ آئے گا
اور ہم کچھ گروپ ایکٹیوٹیز بھی ارینج کر سکتے ہیں
جیسے
کررکٹ میچ فٹ بال بیڈمنٹن اور کچھ فن گیمز
وہاہ یہ بات تو اچھی ہے کرکٹ تو ضرور کھیلنا چاہیئے ہمارے دوست میں کرکٹ کو الگ ہی مقام ہے
مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ جب ہم نے میچ کھیلا تو میچ کھیلا تھا تو تب ٹیم بری طرح ہار گئی تھی
ہاں وہ صرف ایک اتفاق تھا اس اس دفعہ ہم جیت کر دکھائیں گے
دیکھتے ہیں پکنک کا ایک حصہ ہیلدی کمپٹیشن بھی ہونا چاہیے
کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا
میں سوچ رہا تھا کیا ہر دوست کوئی نہ کوئی چیز لیای
یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے اس طرح کسی ایک پر سارا بوجھ بھی نہیں پڑے گا
میں سینڈوچ اور کولڈ ڈرنک لے آؤں گی
میں فروٹس اور سنیکس کا انتظام کر لوں گی
ہمارا ہماری دوست باربیکیوں کا سمان لے سکتی ہے
اور ہمارے دوست مٹھائی لے کر آئے تو مزہ ہی آ جائے گا
پکنک کھانے کے بغیر ابھورا لتا ہے
لیکن ہمیں صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے
ہاں یہ بات ضروری ہے ہم جو خرچہ پیدا کریں اسے ڈسٹ بین میں ڈالیں گے یا ساتھ واپس لے آ گے
قدرتی مقامات کو صاف رکھنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے
میں اس بات سے پوری طرح سہمت ہوں
ہم صبح کتنے بجے نکلیں گے
میرے خیال میں صبح آٹھ بجے تک نکل جانا چاہیے
ہاں تاکہ دن دن کا زیادہ سے زیادہ حصہ انجوائے کر سکے
کو ٹریافک سم پڑ جائے گ
موسم کا کیا حال ہے کہیں بارش تو مقوات نہیں
میں نے وڈٹ فورکسٹ دیکھا تھا موسم صاف اور خوشگوا رہنے کی امید ہے
یہ تو بہت اچھی خبر ہے
میں کیمرہ بھی اس کے ساتھ لے آؤں گی
ضرور پکنک کی یادیں تصویروں کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں
ضرور ہم گروپ فوٹوز بھی لیں گے اور فنی ویڈیوز بھی بنائیں گے
اور بعد میں انہیں دیکھ کر ہمیشہ ہنسیں گے
مجھے لگتا ہے یہ تو ہم سب سے یادگار بنائیں گے
بالکل کبھی کبھی ایسی تفریش سرگرمیاں انسان کی ذہنی تھکان دور کر دیتی ہیں
ہ اور دوستوں کے درمیان محبت اور بھائی چارہ بھی بڑھتا ہے
صحیح کہا آج کل ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہے ایسے مقام دوستوں کو ایک دوسرے کے قریب لینے کے ذریعے بنتے ہیں
مجھے انتظار ہے اس دن جب ہم سب مل کر ہنسیں گے کھیلیں گے اور خوب انجوائے کریں گے
مھے بھی میں آج ہی سب دوستوں کو میسج کر دیتی ہوں
ٹھیک ہے میں پکنک کی پوری پلاننگ لکھ لیتی ہوں تاکہ کوئی چیز بور نہ جائے
بہت اچھا اچھی پلاننگ سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے
تو پھر تو رہا سٹرڈے کو آٹھ بریے صبح ملتے ہیں
انشاء اللہ میم وقت پر آ جاؤں گی
میں بھی امید میں بھی امید ہے ہماری زندگی کے بہترین پکنک ہوگا
انشاء اللہ میں اس دن کی بےصبری سے انتظار کر رہی ہوں
ہاں تھوڑا فرینڈس وڈ مل کر انجوائے بھی کریں گے تو زیادہ مزہ آئے گا
ویسی جگہ کا نام بتاؤ کس جگہ جائیں گے
اب جہاں سب جائیں گے تو میں اپنا ہی نہیں بول سکتی جہاں سب جائیں گے وہیں جائیں گے
بہتر رہے گا کہ ہم گاندربل جائیں گے کیونکہ وہاں تو ندی کے کنارے بیٹھنے میں الگ ہی مزہ ہے وہاں ندی کے کنارے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں
ہاں وہاں زیادہ مزہ ہے
پانی کی لہر بھی بہت اچھی ہے
ہاں ادھر بھی کھائیں گے پیئیں گے اور نظارے بھی دیکھیں گے
ہاں وہاں پہ بہت اچھی ہوا کھلی فضا میں اچھی ہوا چلتی ہے
ہ جی جی بالکل
ج اب دیکھیں گے ہر کوئی کس بات کی خواہش کریں گے کہاں جانے کی خواہش
ہاں پوچھنا سب سے ضروری کہ کہاں جائ جائیں گے
ہمارا پتا ہے کہ ہمیں ندی کے کنارے بیٹھنا اچھا ہے لگتا ہے اب دوسروں کا تو نہیں پتا
ہاں بالکل
دونوں ہریالی اور ندی کا کنارہ ہوگا
ہ ہاں وہی جائیں گے اب کرنا ہم کریں گے سب دوستوں سے مشورہ تو دیکھیں گے مشورہ کیا بولیں گے
ہاں آپ تو کل کا دن بتا چاہے اور آج کا آدھا دن ہے
ہاں
پرسوں ہم جائیں گے اچھے سے
اور شام تک ہم ان سے پوچھیں گے کل دن میں پلاننگ کریں گے تو
ہوں
اس کے بعد جائیں گے
کانتی لائیں گے بریانی لائیں گے کباب لائیں گے
میں تو میں تو سینڈوچ لاؤں گی
میں کہہ رہی ہوں نا وہی اسنیکس فروٹس جنک فوڈ فاسٹ فوڈ اس پہ تو سب کچھ کھایا جاتا ہے
ہاں لائیں گے اور مزے بھی کریں گے انجوائے کریں گے بہت دنوں کے بعد ملیں گے
ہاں سب مل کر اچھے سے باتیں کریں گے
ہوں
اپنی باتیں ایک دوسرے کے کے ساتھ شیئر کریں گے تو بہت اچھا لگتا ہے ویسے تو ہمیں آج کل پتا ہی نہیں ہوتا ہے کون کہاں ہے
ویسے میں نے سنا آپ کی انگیجمنٹ ہونے والی ہے
ہاں ہاں ہونے والی ہے
اچھا کنگریچولیشن
تھینک یو
کاؤ کا پلان ہے
ہ شفٹ کر کے ہاں ہ شفٹ کر کے تو ساتھ میں ہگی
اریج میں رہیس
پتا نہیں کیا ہے
دل ہے بس وہی ہے
ہاں صحی بات
ہاں ہ چلو
اور سنا
بس سبزی کیا تھی
پھی ساگ اور م
اچھا کھانا سب کا ہو گیا
ہاں سب نے کھا لیا ہمیں تو آج مکان پہ دو لوگوں کو بھیجنا تھا دکان پہ دو لوگوں کو بھیجنا تھا گھر پہ آدے تھے
اچھا بھیجا سب کو
ہاں سب کوبی جا
اپ گھر پہ ہی ہے ہوتے ہیں آج کل ہے نا
ہاں اب کیا کریں گے اب تو گھر پہ ہی ہے اب تو شفٹ کی تیاری کرنی ہے
ہوں اس کے بعد ا شادی کی کرو
پھر شادی کی کرنی ہے ایک تھکان ا بھیط ختم نہیں ہوئی ہوگی دوسری آ جائے رہائے گی
یہ آے کریں
اب تو شفٹ بھی ضروری کرنا ہے اگر شفٹ کے بعد ایک مہینہ بیچ میں رکھیں گے یا پندرہ دن
ہاں ہاں تھوڑا وہاں پر سیٹل ہو جاؤ گے
ہاں پھر
مشک میں پتا ہی ہے
ہم متب ایک سا سارا لیں گے ہم ایک ایک روم کا لیں گے ایک ایک روم میں شفٹ کریں گے
ہاں ویسے بھی زیادہ بوڈن بھی نہیں ہوگا
ہاں اگر ویسے ایک ساتھ لیں گے نا
نہ پھر افر تفری ہو جائےے
کہاں پہ جائے گی
ہاں بس ٹھیک ہے
ویسے تو آپ اس کا یہی کام ہے چلو آپ میں بعد میں بات کرتے ہ اللہ
اللہ حافظ